ہلو
السلام و علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال ہے ٹھیک ہو
بڑھیا ہیں جناب
ہ گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی جان امی ابو بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جناب اب کے امی ابو جان کہتے تھے نا جناب
الحمد للہ بھائی جان سب ٹھیک ہے بھائی جان کیا کر رہے ہو ابھی کھانا وانا چائے بائی ناشتہ ہو گیا بھائی
صاحب بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
بھائی میں بھی جسٹ ابھی چائے پانی پی کے ابھی کرکٹ کھیلنے نکلا ہوں تو سوچا ابھی کرکٹ کھیل لیتا ہوں تھوڑا سا
تو کرکٹ تو کھیلنےمی آئے تھے
اور
جناب جناب
جی جی
پتا پتا آپ سے یہ کھیل کود ہے نا ہے نا یہ بھی یہ بھی ہمارے شریر کے لیے کہ وہ یہ میتھپون بندو ہے نا
بالکل سر یہ جو ایکزرسائز ہے گیمز وغیرہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم
جناب تمہارا شریر کچھ بھی نہیں ایسے کچھ سوستھ نہیں رہے گا جناب نہ وردھی ہوگی نہ کچھ ہوگی شارییرک ود کے ساتھ مانسکتا بھی ودھی ہوتی ہے کھیل کود سے ہے نا جناب
بالکل بھائی یہ جو اسپورٹس ہے اسپورٹس کی وجہ سے انسان کی باڈی جو ہے ایک دم فٹ رہتی ہے اور انسان جو ہے فزیکلی بھی فٹ رہتا ہے اور مینٹل مینٹلی بھی فٹ رہتا اس کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ ایک دم فٹ رہتی ہے
اور جناب
اس لیے اس لیے کہ کھیل کود ہر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے
جی جی
ج نا وہ کھیل کود ہے نا وہ ہمارے شریر کے لیے ایک دم لابھ دائک چیز ہے کیونکہ جو کھیل کود کرتے ہیں ن ہم تو سریر میں سارے سنگ کام کرنے کام کرتے ہیں نا اپنے سچار روپ سے اور کھیل کود کھیل کود کے ذریعے ہمارا سر بد بھی کرتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا اور تھوڑے بہت طرح سے اس کے سبھی ہمارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے پیر ہاتھ پیر مانس شریر دماغ بھی ہے دماغ بھی کام کرتا ہے
بالکل بھائی جان کھیل کود سے کھیل سے جو ہے انسان کی جو مسکولر ٹیشو ہے وہ پراپرلی فنکشن کرتے پراپرلی ورک کرتے اس کی وجہ اس کی وجہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو باڈی ہے ایک دم ٹھیک رہتی ہے ایک دم فٹ رہتی ہے تو انسان کو کسی بھی چیز کی ا شکایت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بار بار پسینے پسینہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ایکسرسائز کی وجہ سے انسان کی باڈی جو ہے پراپرلی فنکشن میں آتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہ جو گیمز وغیرہ ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ گیمز کی وجہ سے آج کتنے سپر اسٹار بن گئے جیسے کہ کرکٹ اسٹارس ہے فٹ بالر سپر اسٹارس ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں فار ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ جو گیمز ہے کہیں زیادہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے
بھان میری بات سنییے کھیل کوود ہے نا کھیل کوود بھی کئی طرح کے ہوئے انڈور آؤٹ ڈور اور گیمنگ وغیرہ جو کھیل سبھی کھیل ایک طرح سے ہوتے ہیں جیسے آؤٹ ڈور ہے جیس کرکٹ ہے اور ب ہاکی بال ہے فٹ بال ہے کئی طرح کے کھیل جو آؤٹ ڈور گ دوڑٹ بیڈمٹ ب بیڈمٹن اور والی بال انڈور کے ہوتے ہیں نا وہی پتہ ہے اور وہ گیم اور کچھ گیم ایسے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے کھیلے جا ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے لوڈو وہ گیمنگ میں آ جائیں لوڈو سانپ سیڑھے یہ یہ اتنے
یہ ماننا ہے کہ جو فیزیکل گیم ہے جس میں جس گیم میں باگ دوڑ ہے وہ گیم میرے لیے سب زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ باغ دوورڑ سے جو انسان شریر ہے اس کا شریر بالکل فنکشن کر لیتے اور جو خون کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ وہ بھی ایک دم پراپرلی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے انسان کے جسم تو انسان ایک دم چست تندرست رہتا ہے اس سے
وہی بات صحیح ہے آپ کی
تو بھائی آپ کو کون سی گیم پسند ہے آپ کون سا گیم کھیل رہے ہو
کرکٹ
کرکٹ تو میرے حساب سے بھی کرکٹ بہت ہی اچھی گیم ہے کیوںکہ ابھی دیکھو کرکٹ میں آپ کا آئیڈل کون ہے کرکٹ میں آپ کا آئیڈل کون ہے
کیا ہویا
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا فیورٹ پلیئر کون ہے کر فورٹ پلیئر کون ہے آپ کو جی بھائی جان میرا بھی میرا بھی آئیڈل جو ہے ووراٹ کوہلی ہے دیکھو ووراٹ کوہلی نے کتنا نام کمایا ہے کرکٹ کی دنیا میں وہ بھی جبھو چھوٹی عمر میں اس نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا بہت محنت کی ہے اس نے اس پلیٹ فم تک آنے کی کے لیے تو ابھی دیکھو اس کا فیوچر کتنا برائٹ ہو رہا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے وراٹ کوہلی تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے
میری بات سنو جنا ہم کھیل کود کرو گے تو اس کے حساب ہمیں بھی فٹنیس چاہیے نا ہے نا یہ ایسا نہیں کہ آپ سارے دن من چاہے جیسا کھاو ویسے سوتے رہو اس کی پیٹی س بھی ضروری ہے نا
بالکل بھائی جان
کیونکہ فٹنس رہے گ تو تمہارے شریر فٹ رہے گا ہم جیسے بھی جمپ کیسے بھی کھی رہے ہے جیسے کہ کرکٹ میں رننگ کرنا ہوتا ہے جمپ کرنا بھی ہوتا ہے کینچ کے ساتھ تو وہ بھی ضروری ہے نا اب اب فٹ رہو گی نہیں اب
جی بھائی جان دھو بھائی جان اگر ہم کوئی کھیل کود نہیں کھیلیں گے کوئی گیم نہیں کھیلیں گے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری باڈی میں جو ہے فٹنس آٹومیٹیکلی غائب ہو جائے گ تو فٹنس کس چیز سے رہتی ہے فٹنس کھیلنے سے رہتی ہے
تو
ایکزرسائز کرنے سے رہتی ہے فٹنس زیادہ سے زیادہرسائز کرنے سے رہتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ کہ ہر ایک انسان کو ہر ایک و کو ایکسرسائز کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی فز کے لیے گیم کھیلنی چاہیے تاکہ اس کا دماغ بھی ہے دماغ بھی فریش رہے گا اس کی باڈی بھی فریش رہے گی آپ کا کیا کہنا ہے
اور ہٹ
ہاں تو بھائی آج کی جو جنریشن ہے اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہو آپ
جی دین چاہیے کہ ہاں میری بات سنیں یہ دینا چاہیے کہ ہمیں کھیل کود کرنا بھی چاہیے اس کے ساتھ اور یہ ہوناا باہر کا جان بھی پراپت ہونا چاہیے کھیل کود روری تھوڑی ہوتا ہے جسے آپ کے اب کھیل کود نہ آئےے آ پ بولی با نہیں آے بولنا نہیں آے صحیح سکھی رسپیکٹ دا نہیں آے تو وہ بات نہیں ہے سبھی چیز آنی چاہیے ہے نا
جی بھائی جان دیکھو وجہ میری یہی انفارمیشن یہ جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے یہ انفارمیشن کے اسٹڈیز کے سھ ساتھ ہی جو کھیل کود ہے اس میں بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کیونکہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی اسٹڈی اسٹڈی کرنے سے انسان آگے جا سکے کیونکہ باڈی کی فٹنس کے لیے ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے گیمز وغیرہ فزیکلی گیمز وغیرہ یہ سب کھیلنے سے انسان کا مائنڈ فریش رہتا ہے انسان کی پوری باڈی فریش رہتی ہے تو میرے حساب سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدھ تک بہت ضروری ہے
میری میری بات سن یہ نہیں یہ بھی بات صحی ہے آپ کیڑ بات بولوں اب آپ پہ کچھ کیسے آپ کو کچھ معلوم ہے نہیں کسی ب کسی آپ کا پلیئر ہے اس کوپ رسپیکٹ دو گے تو کہسے تم چدے دےا اس میں جھگڑے کا ماحول زیادہ رہ نا ہے نا وہ میں گان کچھ پستکی گان بھی ضروری ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ضروری تھوڑے ہیں کہ کرکٹ بھی یہ کھیلی کھیلی آ
دیکھیے بھائی جان اگر ہم کسی فیلڈ میں قدم رکھیں گے جیسے کہ کسی کھیل کو کھیل میں فٹ بال میں کرکٹ میں والی بال میں کسی بھی فیلڈ میں ہم اگر پیر رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے ہم سب سیکھ جیںے اس کے رول سیکھ جائیں گے رس پیکٹ کرنا سیکھ جائیں گے اپنے سینئر کو ریسپیکٹ کیسے کرتے وہ سب سیکھ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ہماری ذہن میں پھر آٹومیٹکلی آ جائیں گی کہ جب ہم اس فیلڈ میں پہلے اپنا پر جما لیں گے
اور کیا
تو یہی انفارمیشن ہے کہ سب کو یہ فزیکلی فٹ رہنا چاہیے مینٹلی فٹ رہنا چاہیے اس کے لیے ہمیں ایکسرسائز بہت ضروری ہے تو ہر کسی کو ایزرسائز میں دلچسپی رکھنی چاہیے
اور میری بسن اس کے ساتھ اپنا دماغ بھی تو فریش ہونا چاہیے اپ دماغ بورنگ رکھیےچھ اور بات سوچے اور کرکٹ میں پہنچے اور سوچے میں لگی رہی ہو تو ایسے کھیل تھڑی ہو نا
بالکل بھائی جان تو ب ج میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اگر انسان فضول میں بیٹھ بیٹھے بیٹھا رہے گا کسی گیم میں دھیان نہیں دے گا خالی بیٹھا رہے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا دماغ بھی کسی غلط چیز کی طرح مائل ہو جاتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے
وہ بھی صحیح ہے
تو اس لیے میرا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیمس پہ دھیان دین چاہیے اور اسٹڈیز کے سھ ساتھ گمز بھی گیمز پہ بھی دھیان دینا چاہیہ آج کل کا زمانہ جو ہے سائنس زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہم سب اپنے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کیا کرنا چاہیے کس چیز میں کون سی پریپریشن ہونی چاہیے تو یہ سب کہیں نہ کہیں ہم اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں
اور ب تو ہاں میری باس اس میں کئی بندو ہو ہے جیسے آپ کو کئی بندو کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نا جیسے مکہ مکھی بندو ہو گئے کہ ہمارے جو کیپٹن ہے ہوتے نا ان کو بھی ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے
بالکل بالکل بالکل
اس میں بھی کئی ن کئی کئی نیم ہو جیسے دوسرے دوسرے چھیتر کے وہ آتے ہے نا دوسری ٹیم آوے تو ان سے ہمیں بڑھیا بات چیت کرنی چاہیے ان کو ہاتھ وہ آتے ہیں نا ہاتھ میںلانا چاہیے ٹیم کون سی بھی آ رہ ہے وہ نہیں پ پڑتا
اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک تو سمان بات ہے وہ سامان کی بات تو الگ ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اگر ہم کسی بڑے پلیئر سے یا کہ کسی سینئر سے ریسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے ہاتھ ملائیں گے تو اس سے ہمیں
ک م سن میں کئی طرح کے پلیئر آ گئے ہیں سینئر بھی آئے ہیں جئر بھی آ ہے نا بھائی
بالکل بائی بالکل
سبھی کرکٹ میں تو سبھی سمان ہو جاوے کون سا بھی کھیل ہو کرکٹ ضوری تو نہیں ہے کرکٹ کے لیے بول رہے ہیں ہم سب کھیلوں کے لیے بول رہے ہیں اور بھائی بڑھیا ہو نا
ہاں بھائی الحمد للہ سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے ابھی بالکل بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے تو آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو دوبارہ ہماری بات چیت ہو بات ت ہوگی شکریہ خدا حافظ